ہلو
ہلو
کیسے ہیں
ج
ہیلو
اچھے ہیں ٹھیک
تب آپ ایگزام ہو رہا تھا آپ لوگ کا ختم ہوا
ج ہی ختم ہو گیا
کس چیز کاام ہو رہا تھا
دش افرییکہ
ہ ختم ہو گیا کی اور ہے ابھی تو چل رہا ہے ایگزام
جی ایک کل کا ہی کل تھا ہی جب کل ختم ہو چکا ہے اب اور باقی کہ ہے تین چار ایگزام
ہ سمیسٹر کتنا بولیں
تھری سیون
سٹر تھری کون ساب کالج
مہیلا کالج
جامتڑا
گو جی
ہاں اور سب بتائیے
اور کیا بتائیں
اور گھر میں سب ٹھیک
ہاں گھر میں سب ٹھیک
تو آپ تو ڈی ایل ایڈ کی ہیں
جی سر ڈیلٹ کیے ہیں
بی ایڈ کمپلیٹ ہوا
ہاں کمپلیٹ ہو گیا ہے
کس سال
دو ہزار تیئیس میں
ہاں اچھا ڈی ایٹ میں کتنا لگتا ہے
ڈیڑھ دو لاکھ خرچہ ہو جاتا ہے سر
ڈیڑھ دو لاکھ
جی سب
کہاں سے کہاں سے کیے تھے ڈیلیٹ
علیقڑہ گوبند پور دھنباد سے
ڈیڑھ لاکھ لگ جاتا ہے اور ایکٹھا کالج ہے وہاں پہ ڈی ایڈ کرنے کے لیے
جی سر وہاں بی ایڈ ڈی ایل ایڈ دونوں ہوتا ہے
ہوں
پی ای ڈیلیٹ دونوں ہوتا ہے سر
سم مطلب بی ایل اے کیا بولتے بی ایڈ بھی کر سکتے ہیں
جی سر بی ایڈ بھی کر سکتے ہیں وہاں سے ڈی ایڈ کر کیجیے گا تو دو سال کا ڈی ایل ایڈ میں دو سال کا کورس رہتا ہے اور بی ایڈ میں بھی
ج
بٹ ہم گریجویشن نہیں کیے تھے پورا ٹویلتھ کے بعد ہی ہم ڈی ایل ایڈ کر رہے ہیں کر رہے تھے اسی لیے وہاں پہ دو دو سال لی لڑکی ہیں
ٹویلتھنے کے بع ڈی ایلڈ مطلب ٹویتھ ڈگری سے ڈی ایل ایڈ کیے تھے
جی سر گریجویشن میرا کمپلیٹ نہیں ہوا تھا تو ہم کو اچھا ہم دو سال ڈیلر کیے ٹویلتھ پاس کرنے کے بعد کیونکہ گریجویشن کے بعد ہوتا ہے نا بی ایڈ
ہ ہاں ہاں ہاں وہ تو ہے ٹویلتھ کہاں سے کیے تھے گاؤں سے
نہیں مہیلا کالجام طرح سے ہی
وہ وہی کالج ہے جہاں ابھی گریجویشن کر رہے ہیں
جی
جی ہوں
اور بی ایڈ کر نہیں کر پائیں اب گریجویشن کرنے کے بعد
جی تو بی ایڈ کیوں کیجیے گا جب ڈی ایل ایڈ کر لیے ہیں تو
ہاں نہیں کریں گے ابھی فی الحال جیٹیٹ کا تیاری کر رہے ہیں جے ٹیڈ کا ایگزام ابھی نکلا نہیں ہے کبوں کا ایگزام
ہ جٹیڈ کہ ج
ہاں
وہی ڈی ایل ایڈ کے تھرو سے جیٹٹ نا
جی جی جی
جی ٹیڈ پاس ہونے کے بعد کیا ہوگا
شٹیٹ پاس ہونے کے بعد پھر کمپٹیشن ایگزام ہوتا ہے اس کے بعد ہم ٹیچر بن جائیں گے
اچھا مطلب یہ ایگزام پاسنے کے بعد پھر سے ایگزام دینا پڑ گا کمپٹیشن کا
ہاں ج ٹیڈ پاس ہونے کے بد پھر کمپٹیشن ایگام ہوتا ہے جو لوگ جو لوگ جے ڈیٹ میں پاس کریں گے وہی لوگ کا سب س کا ایگزام ہوتا ہے کمپٹیشن اس میں اگر نکل جائیں گے تو پھر ٹیچر بن جائیں گے
ہ اگر مان لیجیے اس میں فل ہو جاتے ہیں تو
فیل ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ ایگزام دینا ہوگا بنا جیٹیڈ بنا سیٹیڈ پاس کیے ٹیچر نہیں بن سکتے ہیں
اگر مان لیجیے یہ سب فیل ہو جائے گا دوبارہ ایزام کب دے سکتے ہیں
پھر جیٹیٹ کا نکلے گا تب یا پھر سیٹیٹ کا ہر سال نکلتے رہتا ہے دسمبر دسمبر میں
س میں کیا فرق ہے
جے ٹیٹ ہوتا ہے کہ جے ٹیٹ میں پانچ سال بعد ایگزام ہوتا ہے آر سی ٹیٹ ہر سال ط ہوتے رہتا ہے
اچھا جیٹیڈ جیٹیڈ تو ہر سال نکلتا ہے ہاں
سٹی ایٹ
سیٹی اور جیٹ نکلتا ہے پانچ سال میں
ہ پانچ سال بعد دو ہزار بیس میں ایگزام ہوا تھا ابھی اس بار ہو رہا ہے
اگر مان لیجے کہ جے ٹیٹ اس بار مطلب نہیں نکال پائیے گا تو پھر پانچ سال کے بعد ایزام د س دے سکتے ہیں
نہیں پھر اگر سرکار اگر نکالیں گے پھر سے
اچھا مطلب گارنٹی نہیں ہے کہ پانچ سال میں ہی نکلے گا نا
ہاں پہلے بھی نکال سکتے ہیں جے ڈیڈ کا نکال سرکار کے ہاتھ میں ہے اور سٹیٹ کا تو ہر سال نکلتا ہے
سیٹیٹ کا ہر سال نکلتا ہے نا
جی ٹیچر بننے کے لیے سب سے ضروری ہے جےٹیٹ پاس کرنا
اچھا ڈی ایل ایڈ جو کیے ہیں اس میں کتنا کلاس کا ٹیچر بن سکتے ہیں کتنا کلاس تک
ون سے فائیو
اور بی ایڈ کریں گے تو ون سے ایٹ تک ہائی اسکول تک
ہائی اسکول میں ون س سے ٹینت تک
ون سے ٹین ہاں
ہ
اس کے لیے بھی تو جیٹیڈ دینا پڑتا ہے جیٹیڈ
ہاں جو لوگ کوئی بھی ڈپلوما کیا ہے جیسے ڈی ایل ایڈ بی ایڈ جو بھی کیا ہے اس کو سیٹیٹ جٹیٹ کا ایگزام دینا ہی پڑتا ہے بس کیا بولتے ہیں جوو بی ایڈ کیا ہے ان لوگ کو دوٹو ایگزام دینا پڑتا ہے فرسٹ سنگ س سنڈ سگ دونوں سیٹگ میںزام ہوتا ہے اور ہم لوگ کا ڈیلڈ والوں کا صرف فرسٹ سیٹنگ میں ایگزام ہوتا ہے ایک ہی ٹو اور ان لوگ کا دو ٹو ایگزام دینا پڑتا ہے ان لوگوں کا ون سے ایٹ تک کا ایگزام دینا پڑتا ہے
ون سے ایٹ تک ایگزام دینا پڑتا ہے
مطلب ون سے ایٹ تک کا کوشن آتا ہے
اچھا اچھا ون س ایٹ تک جتنا سبجیکٹ ہے وہ سب کو دینا پڑتا ہے نا
ہاں جس سے ہم لوگ کا ون سے فائیو تک کا ہم لو ٹیچر بنیں گے تو ون سے فائیو تک کا ہی کا ہی بک آ ہوتا ہے اور اسی حساب سے ایگزام ہوتا ہے
اور جو لوگ کا ون سے جو لوگ بی ایڈ کی ہے ان لوگوں کو ون سے ایڈ تک کا بک پڑھنا پڑتا ہے
مان لیجےم سید مان لیجیے ہم ڈی ایل ایڈ کریں گے تو مطلب کتنا سال لگے گا دو سال
دو سال لگے گا ابھی
دو سال میں اگر مان لیجیے دو سال لگے گا تو اس کے بیچ میں کیا کیا کرنا پڑے گا کس طرح کا ایگزام ہوتا ہے
ڈی لیٹ شاید ابھی نہیں کر سکتے ہیں آپ کیونکہ ڈی لیٹ ابھی شاید رد ہو گیا ہے
اگر م تو ڈی ایل ا ڈی ایل ایڈ کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا ایگزام کیسے ہوتا ہے کیا اس کے بیچ میں کیا کیا ہوتا ہے س ٹرینگ وگ ہوتا ہے کیا
ڈی ایڈ پہلے سب سے پہلے ایڈمیشن کرانا پڑتا ہے پھر ایڈمیشن کے بعد ایڈمیشن کے بعد پھر ایگزام مطلب کلاس کر سک آپ اگر چاہے تو اگر پرائیویٹ رہے گا تو کلاس نہیں بھی کر سکتے ہیں پیسہ دینا پڑتا ہے کالج میں
ہ
بٹ اگر سرکاری ہے تو وہ ریگولر کلاس کرنا پڑتا ہے تو ہم پرائیویٹ سے کیے ہیں تو ہم کو ہم پرائیویٹ سے کیے ہیں تو ہم کو پیسہ لگا تھا زیادہ تو ہم کلاس نہیں کر پائے تھے کچھ ایشو تھا پرابلم تھا آنے جانے کا بہت دور ہو جا رہا تھا اسی لیے ہم کلاس نہیں کیے تھے بٹ تین منتھ کا ٹرینگ دیا تھا ہم کو پڑھانے کے لیے اسکول میں تین منتھ اسکول میں پڑھانے کے لیے دیا جاتا ہے کوئی بھی اسکول میں دے دے گا
ہوں
وہی ایریا جو ایریا میں ہم کیے تھ دنباد میں وہی ایریا میں کوئی بھی اسکول میں دیا دے دے گا تو ہم کو دیا تھا ملا تھا
کوئی اور ایریا میں لینا چاہتے ہیں ٹریننگ تب جیسے میرا سویدھا ہو تب ملے گا کوئی اور ایریا ہم ا لینا چاہیں گے ٹرینگ جیسے کہ میرا گھر سے سامنے پڑی سویدھا ہو تو ویسے لے سکتے ہیں کہت نہیں
اس کے لیے اپلیکیشن دینا پڑے گا اگر ہو اپلیکشن دینے کے بعد ا لگ دیکھے گا ہاں دے سکتے ہیں تو دے گا
ہ تو اپلیکیشن دیں گے تو ہوتا ہے ایسے میرا گھر کے جو سامنے ہے اس میں ٹریننگ دے سکتے ہیں کہ نہیں
نہیں اتنا سامنے بھی نہیں ملے گا
کیا
یہ جو لوگ جو لوگ ملب جو لوگ ہاتھ میں ہے جو لوگ دیتے ہیں یہاں وہاں کہ یہاں اس اسکول میں پڑانا ہے وہی لوگ اگر چاہیں گے تو چینج ہو سکتے ورنی لو کے اوپر ڈیپینڈ ہے وہ لگ چاہیں گے تو دے سکتے ہیں ان لو کے اوپر ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں بٹ ہم لوگ کو ملا تھا سھوباد براج پور ایریا میں
اسکول سے کتنا دور ہے کالج سے جہاں ڈیلیٹ کیے تھے وہاں سے
وہاں سے تو بہت ہی دور ہے تیس کلو میٹر لگ بھگ
تین کلو میٹر
تیس کلو میٹر
تیس کلو میٹر دور ہے
جی
تو آپ لوگ خود سے سلیکٹ کیے تھے وہ والا اسکول یا وہ اسکول کی طرف سے کالج کی طرف سے دیا تھا
کالج کی طرف سے ہی دیا گیا تھا اور تھوڑا ہم لوگ کو ادھر سے تھا کوئی ریلیٹیو اسی لیے ہم لوگ کو وہ ہم لوگ کوئی دقت نہیں ہوا تھا تین منتھ ہم لوگ ٹریننگ تین منتھ
نہیں تو اگر مان لیجیے رہنے رہنے کی سویدھا نہیں رہ گا تب تو روز آنا جاناڑے گا گھر سے
رہنے کا سویدھا نہیں رہے گا تو گھر سے آنا جانا کرنا پڑے گا یا پھر اگر کوئی رینٹ روم مل جاتا ہے کہیں پہ تو وہاں سامنے اگر اگل بغل میں تو وہاں رہ کے ہم کو پڑھا سکتے ہیں تو ہم لوگ کو کوئی ایسے دقت نہیں ہوا تھا آنے جانے میں ہم لوگ وہیں پڑھاتے تھے تین منتھ ٹریننگ دیے ہیں اس کے بعد پھر جتنا سارا اسٹوڈینٹ ہے سارا سب کو کالج میں بھی ایکٹ ایگزام ہوتا ہے پریکٹیکل ایگزام
اچھا
سب کو اپنا پڑھانے کا طریقہ بتانا دکھانا پڑتا ہے سر لوگ کو س لگو
مطلب ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہاں کی کیسے کون پڑھاتا ہے اس کا طریقہ جاننے کی
ہاں سب کا طریقہ سب کو پڑھانے کا طریقہ سمجھانے کا طریقہ الگ الگ رہتا ہے تو سب کو سر دیکھتے ہیں جانچتے ہیں کہ کون کیسے پڑھاتے ہیں جو جو اتنا اچھا پڑھا پاتے ہیں جس کا پڑھانے کا طریقہ زیادہ اچھا لگتا ہے سر اس کو ویسے نمبر ملتا ہے دیتے ہیں نمبر ملتا تایں
ہ جس کا پڑھانی طریقہ مان لیجیے اچھا اچھا رہے گا اس کے لیے کیا ہوگا
اس کو زیادہ مارکس ملے گا
ہاں تو مارکس سے مطلب کچھ فرق پڑتا ہے جیسے جس کسی کا کام آیا
ایسے وہ نیم ہے وہ کرنے کا تو سب کو پڑھانے کا طریقہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کو بولا گیا تھا کہ نمبر ملے گا ایک ہینڈریڈ نمبر ملے گا اب ساری لوگ جانے کہ اس وہ نمبر جوڑا دیے تھے یا نہیں دیے تھے ہم لوگ تو ایگزام دیے تھے چھ دن کا ایگزام ہوا تھا ایک ریگولر فرسٹ س سیکنڈ سیٹگ دونوں سیٹگ میں ایگزام ہوتا ہے چھ دن تک
تو آپ لوگ کو تو کمپلیٹ ہو گیا ہے خالی جیٹیٹ نکالنا ہے نا
جی جٹیڈ نکالنا ہے اس کے بعد جیٹیڈ پاس ہو جانے سے ٹینشن ختم اس کے بعد ٹیچر بننا ہی ہے
ہوں محنت کیجیے نکالے
ابھی آپ کیا کر رہے ہیں
ابھی ہم ایم ا کر رہے ہیں
ایم اے کر رہے ہیں اور اور کہاں سے کر رہے
ایونوں کالج سے یونیورسیٹی
اچھا
ہوں
اور کچھ کی ہیں کیا
ہاں گریجویشن کیے ہیں
اور
گر